م
ہیلو اللام و علیکم
جی
تو
آواز آ رہی ہے اور کٹ رہی ہے بہت
ابھی ابھی کٹ رہی ہے
نہیں آ تو ٹھیک ہےسا لگ رہا ہے سانڈ ایسے بیٹر ساؤنڈ کی آواز آ رہی ہے سبھی آ رہ ہے
اب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
جی اور بتائیے سب کہہ رہی تھ خیریت جی جی گھر پر سب ٹھیک ہے گھر پر آپ کی ممی ابو وغیرہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب بڑھیا ہاں کب بت نے کب کدرے کدر کےے پاپا ترییک مو دی ہو
جی تو تو میں ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا میں ایے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ سے تھوڑی بات بات کر لیں
ہاں جی ضرور
جی ج جی تو دیکھیے آج کل کیا ہے نا آپ نے ایک چیز جو ہے نا نوٹس کی ہوگی آج کل جو پڑھنے والے بچے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ا نیند کو نا بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں تو وہ ایسا سوچتے ہیں کہ جیسے مان لیجیے ہم دو چار گھنٹے سوئیں گے تو اس سے جی جو ہے نا ہمارا کام ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے اگر ہمارے شریر کو شریر کو نا
بتر لے آ تو بپ رہا گی بیڈ پائے
ہلو
ہیلو
جی میں یہ بول رہا ہوں جیسے کہ اگر ہمیں نا اپنے شریر کو جو ہے سوستھ رکھنا ہے اور کام کے لیے فٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے نا ہم کو کم سے کم آٹھ دس گھنٹے کی نیند تو جو ہے نا لینی چاہیے تو میں آج ہم ن تھوڑی سی جو نیند کے کی جو اہمیت ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے ٹھیک ہے
ہاں جی
تو دیکھیے میں جیسے آپ کو میں نے بھی یہ بتایا کہ پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن آج کل کیا ہے دیکھیے کئی لوگ پڑھائی نوکری اور سوشل میڈیا میں نا اتنے جو مقصول ہو جاتے ہیں کہ وہ نیند کو کم دیتے ہیں تو جیسے آپ مجھے بتائیے کہ جسے نیند کی ہماری زندگی میں نا ہمارے شریر کے لیے کیا اہمیت ہے آپ بتائیے مجھے تھوڑا سا
جیسے کہ مطلب نیند ہمارے شریر کے لیے اس لیے ضروری ہے اگر ہم نیند پوری نہیں کریں گے تو ہمار سوست شرییر مطلب جو مینٹ ریلیشن ا بھی بگڑ جاتا ہے اور اپن بیمار پڑنے لگ پس ملب اس لیے ہمیں نیند پوری کرنی چاہیے اگر نہیں کریں گے تو خود کا ہی نقصان شریر سواستھ نہیں رہاہی ہے
ہ جی جی بالکل اور دیکھیے ویسے کہتے ہیں نا کہ جو سوستھ شریر میں ہی جو ہے نا سوستھ جو مستشک نواس کرتا ہے آپ لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا
ہ جی ہوں
جو نیند کے کار جیسے مان لیجیے ہم نیند پوری نہیں لیتے ہیں تو ہمارا شریر جو ہے سوستھ نہیں رہے گا اگر شریر سوستھ نہیں رہے گا کبری مر جوم آکے ن وہ بھی جو ہے صحیح سے کام نہیں کرے گا اگر وہ صحیح سے کام نہیں کرے گا تو ہماری جو کار کرنے کی چمتا ہے وہ سب جو ہے بگڑ جائے گی ا کچھ لوگ تو نا اس میں بن جی جی بالکل اور کچھ لوگ پاگل پن کے بھی شکار ہو جاتے تو میں آپ کو آج ناو جی بالکل تو نیند کیوں ج روبی ہے تو میں کے بارے میں جیسے تھوڑا آپ کو بتاؤںا پہلے میں ٹھیک ہے
ہاں
جی آپ سن رہے ہیں آپ
ہاں ہاں فرمائیے
جی تو دیکھیے جیسے ہمارے جیسے ہمارا شریر ہے تو ہمارے شریر کو جو ہے چلنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے جس طرح ارجا کی آوشکتا ہوتی ہے نا تو اسی طرح ہمارے دماغ کو اور ہمارے شریر کو نا آرام کے لیے بالکل نیند کی آوشکتا ہوتی ہے کیونکہ نیند جو ہے نا وہ صرف آرام نہیں ہے بلکہ کی جو ہماری صحت کا ایک جو ہے حصہ ہوتی ہے نیند جو ہے نا ہماری صحت کا صحت کا حصہ ہوتی ہے اور دماغ کے لیے بھی نیند کی نا اہمیت ہو بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم نے ہم کو نا اپنے دماغ کو جو ہے شانت رکھنا ہے سنتولن میں رکھنا ہے تو ہمیں جو ہے نا کم سے کم سات آٹھ گھنٹے نیند تو لینی ہی چاہیے تو جس جے آپ مجھے یہ بتائیے ہمارے جو شریر کے لیے نا جسم کے لیے نیند کی اہمیت تو کیا اہمیت ہے ہمارے شریر کے لیےے جیسے ہم جیسے آپ کو پت ہے نا آرام کرتے ہیں تمہارے شریر پر کیا فرق پڑتا ہے یہ بت
جیسے ہمارے شریر کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا جو اندر کی مطلب ایسے
جی
جو دماغ ہے مطلب ایسے ایسے ک مطلب کئی پارٹس ہوتے ہیں اپنے شریر کے اندر وہ ان کو بھی آرام مل جاتا ہے تو بھی اپنا کار ٹھیک طرحس کر پاتتے ہیں جیسے کہ اپ نائٹ میں کھانا کایا ہے اپ اور دن میں مطلب اپن کام کرتے رہتے ہیں یا پڑھائی کر کچھ بھی کرتے ہیں جیسے تو اس سے اپن پریشان ہو جاتے ہیں اگر نائٹ میں اگر نیند لیں گے تو ٹھیک ہے ا نہیں لیں گے اور اپن نے کھانا کھایا ہے تو وہ پچتا نہیں ہے تو نہا اسے اپنا سواستھ بگڑنے لگتا ہے اس طرح سے ہ
اب یہی جیسے آپ یہی فرما رہے ہو نا کہ جیسی اچھی نیند کے بع نا جیسے ہم ترو تازہ محسوس کرتے ہیں ہمارا شریر ایک ایک دم جو ہے فریش محسوس کرتا ہے جی جی بالکل بالکل آپ نے نا بالکل جو ہے درست فرمایا لیکن دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا جلدی غصہ کرنے لگتے ہیں لوگوں کا سوھاؤ جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوا جی آپ نے بھی کبھی نا کبھی نہ کبھی تو محسوس کیا ہی ہوگا جیسے آپ کہیں گئے ہوں گے ا مان لیجیے آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے یا کوئی پروگرام ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نا اچھے سے نیند نہیں لے پاتے ہیں تو جیسے اگر ہم نے نیند نہیں لی ہے اگر کوئی ویکتی ہمیں کچھ کہتا ہے نا تو ا ہمارے اندر سے تھوڑا سا غصہ نکلتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کئی بار جی تو اسی کو نا جیسے اسی کو شانت جی بالکل اور اسی کو نا شانت کرنے کے لیے نا نیند جو ہے بہت آوشکتا ہوتی ہے تو اچھی نیند کے جو ہے کچھ فائدے بتا دیں گے آپ یا میں فرماؤں
ہ جی آپ آپ ہی فرما دیجیے
اچھا میں فرما دوں ٹھیک ہے جی دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے نا جی اس سے نا یادداشت جو ہے ہماری بہتر بنتی ہے نیند اچھی نیند سے کیونکہ اگر اچھی نیند لیں گے تو اس سے یاد دا ہمارا دماغ جو ہے شانت رہتا ہے اگر دماغ شانت رہے گا تو پھر جو ہے وہ دماغ جو اچھے سے کاریہ کرے گا تو اس سے ہماری یاداشت جو ہے بہتر ہوتی ہے بت دیکھیے پڑھائی میں اور کاموں میں جو ہے نا کوئی ہمارا کام ہے اس میں توجہ بڑھتا یعنی اس میں روچی بڑھتی ہے ہماری کام کرنے میں اور دیکھیے ہمارے جو جسم کو طاقت ملتی ہے یعنی ہمارا شریر ہے تو اس کو بھی جو ہم کو طاقت ملتی ہے ہمارا جو موڈ اچھا رہتا ہے اور ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی جو ہے قبت بڑھتی ہے اور انسان جو ہے نا زیادہ خوش ہو ترو تازہ محسوس کرتا ہے لیکن وہیں پر نا جیسے کسی چیز کے جو فائدے ہیں تو نقصان بھی ہے جیسے کم نیند کے نقصان کیا ہے یا زیادہ نیند اگر کوئی ویکتی ادک س ہوتا ہے تو اس کے بھی نقصان ہوں گے آپ یہ عمور اور یہ بتائیے کہ جیسے کوئی ویکتی کم سو رہا ہے کم نیند لے رہا ہے تو اس کے کیا نقصان ہے
ہاں ج اس کے نقصان تو ہے جیسے کہ وہ مطلب اس کا سواستھ بڑھنے لگ اور چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے نقصان تو ایسے ہی ہے نا وہ اس کا پھر ہوں ایسے من نہیں لگتا کام
ہاں نصیت پر برا اثر پڑتا ہے
ہاں جی بی تو
جی غصہ بھی آتا ہے
ہ یہ تو بولوا ہوگا چڑ چڑا با سرپا تو ب
جی جی بالکل تو جیسے آپ یہ بتائیے میرے کو جیسے موبائل ہے نا آج کی دنیا میں موبائل تو جو نیند کم لینے کا سب سے بڑا کارن موبائل ہے تو وہک کیسے ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا فرما دیجیے
جی جیسے موبائل ن کہ انٹرنیٹ ہ جیسے جیسے پہلے ہاں ہاں وہی جیسے پہلے تو لوگ مطلب لوگوں کے پس بہت کم موبائل تھا وہ بھی کی پیڈ تھا تو مطلب اتنا ہی یوج کر دیبے لیکن اب ہر کسی کے پاس ٹچ والا ہے نا وہ اینڈرائڈ فون ہے اس سے لوگ مطلب یوز کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا اس کا یوز کرنے سے نا جیسے کئی آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے مطلب لت بہت بری لگتی ہے اس کی یا پڑھائی کے لیے کسی کے لیے یوز کر رہا ہے اس کا جو ل مطلب اس کی جو فکس ہے نا وہ مطلب کریں جیسے جیاد تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آ گے نا مطلب ہائ کر کے رکھتے ہیں تو ان سے اپنی آنکھوں پر بھی پرواہ پڑتا ہے تو اور س تو وہ خراب ہو رہا ہے یہ دیکھ ہمارے نیند کر لی ایک مہ دار ہے موبائل کی ہے
جی جی بالکل اور پھر دیکے نا موبائل میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم موبائل دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں یہ نہیں پتا پت چلتا ہے کہ ہم کتنے ٹائم سے جو ہے جو ہے موبائل چلا رہے ہیں یا ہم کو جیسے کتنا ٹائم ہو گیا ہے کتنے کتنے ٹائم سے جو ہے لگے ہوئے ہیں اس میں اس میں ایسا کچھ اندازہ نہیں لگتا نہ اس کیوںک ہم اس میں پریشان نہیں ہوتے ہیں نا
ہاں جی
جی تو اس سے جو ہے پھر لگے رہتے ہیں جی ہاں یہ بات تو صحیح کہی ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیونکہ اگر پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی موبائل دیکھتے ہیں
بٹ پھر بھی مبائل ہی دیکھتے ہیں
جی جی بالکل اور آپ نے دیکھا آج کل جو انسٹاگرام ہے نا تو اس نے تی پار کر دی ہے اگر کوئی بھی ویکتی کو نہ کیسی بھیش آسانی ہو کیسا بھی ڈپریسن ہو اگر وہ انسٹاگرام کھول کے بیٹھ جائے تو پھر سب کچھ جو ہے ا بھول جاتا ہے
جی
جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں
نہیں ایسا لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے
کنی وہ میں سبزی بنا رہی ہو نا اس لیے
اچھا اچ اچ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی شکریہ خدا خداافظ
ہوں